وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورکاتہ بائی جان آپ میر کی آواز آ رہی ہے آپ کو
جی آپ کی آواز
عرییاب
جی جی جی کیا حال جی آپ کی آواز آ رہی ہے تو کیا حال ٹھیک ہے آپ
جی ہاں اللہ الحمد للہ کرب
جی
آپ سنائیں آپ فکر کر سب ٹھیک ہے
بس آپ کیوں ادھر ادھر شور آپ کیوں کر رہے ہیں اور زیادہ شور کیوں کر رہے ہیں
ایئر فون لگا رہا تھا
جی نہیں ایئر فون کی ضرورت نہیں ہے آپ سیدھا م اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں آپ زیادہ مسئلہ نہ بنائیں اس چیز کا جی جی جی ہاں اور بتائیے اور کیا چل رہا ہے آپ کی زندگی میں آج کل
بس جی کیا بتائے ابھی اٹھ کے چائے میں نے اب حکومت ن میرا شور مت نہ ارے آپ کو پریشانیولو چلو اچھی بات ہے آپ نے بتا دیا اور آپ س اب کب
جی نہیں میں آج بہت ہی دیر سے اٹھا ساڑھے دس بجے آڈر اٹھا میں کیونکہ میں
کل میں بہت تھک گیا تھا میں گاڑی چلائی تھی تو گاڑی سے میں بہت تھک جاتا ہوںے میں مگر
ہاں جی جی جی آپ بہت ہی کمزور ہو رہے ہیں دن بدن آپ کو پتا ہے آپ آپ نے کہاں آپ گاڑی لے کے کہاں گئے ہوں گے جا مجھے یہ بتا سکتے ہیں جی جی جی جی جی ہاں
واپس آیا اور اس کے بعد پٹرول ڈ ب گیا اور اس کے اس کے بعد وہ گاڑی واپس کر کے راج میں ڈال کے اس بعد مسیق ڈالا نہیں صحیح مگر جبرر وہ صحیح بات ہے مگر ایک مسئلہ ہے مسائل ہے کہ جب انسان روزانہ
جی جی
ورزش ایک ورزش کرتا ہے تو اس کو پھر اس کے جسم کو کو اس ورزش کی عادت ہو جاتی ہے مگر اگر انسان وہی ورزش بہت دنوں بعد کرے تو اس کا جسم تھک کا وٹ
ارے آپ کیا ہی بول رہے ہیں میں آپ کی بات سے بالکل ہی مطلب یہ نہیں ہو رہا ہوں جی مطمئن نہیں ہو رہا ہوں سنیے میری بات اب میرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرا دل کیسا جاتا تھا اور جب میں گاڑی لے کے ابھی بھی جانا ہے مجھے تو ابھی میں صبح پہلے آٹھ ساڑھے آٹھ بجے نیند سے اٹھتا تھا تو اسی وقت میں پھر نو جی نو سوا نو تک میں چائے وائے پی کے تیار میں تیار ہو جاتا تھا تو پھر ساڑھے نو ہم نکل جاتے تھے بائک پہ موٹر سائیکل پہ نکل جاتا تھا گاندربل کی طرف جی پھر یہاں سے جانا وہاں سے آنا تو مطلب آپ مان لے کے چالیس سے پینتالیس کلو میٹر کا ہے آپس میں ادھر ادھر تو پہلے وہ سفر نکل
ارے بھائی جان میں تو میں تو دن میں ایک وقت تھا میں دن میں اسکوٹی پہ نہ کہ مو ر پ میں ایک سو بیس کلو میٹر چلتا
جی آپ یہ ایک بات یہ دیکھ لیجیے کہ میں وہی ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں وہ آپ جو وہ آپ بہت ہی تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتے تھے پر میں آپ کو یہ کہ رہا ہوں کہ جو میرا سفر تھا پھر گھر آ کہ میں گھر سے موٹر سائیکل نکالتا تھا اس کے بعد پھر درگاہ جاتا تھا وہاں سے گاڑی لیتا تھا وہ گاڑی لے کے میں جاتا تھا ادھر کھانیار وہاں سے پھر اس کو ان کو لاتا تھا می جان کو اپنی پھر واپس ان کو گھر لاتا تھا تھا پھر گاڑی لے کر پھر سے درگاہ اترتا تھا یا کبھی گھر پہ ہی رکھتا تھا تو کبھی درگاہ بھی اترتا تھا پھر وہاں سے پھر سے موٹر سائیکل لے کے واپس آتا تھا پھر چائے پیتا تھا اور جم نکلتا تھا تو آپ سو سہونچے خود کہ میری مطلب زندگی کیسی مطلب بہت ہی زیادہ تھکاوٹ سے بڑی کٹ رہی تھی پھر کل سے پھر وہی مسئلہ ہو جاتا تھا کہ کل سے پھر وہی دن شروع ہو جاتا تھا تو آپ تو مطلب بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکے ہیں ان حال کے باوجود تو پھر آپ کیا ہی کریں گے
جب آپ کو مطلب بہت سی کامیا کرنی پڑے گی دیک صحیح بات ہے میں سمجھ سکتا ہوں آپ کو تو مطلب میں نے کہا تھا کہ صحت پہ اپنے آپ دھیان دیجیے
خود کو مطلب کمزور نہ کرے کہ اگر آپ کمزور ہو گئے تو پھر آپ کو سنبھالنے والا کون رہے گا وہاں پر یہ چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے نا جی جی جی ہاں ہاں بڑھیا
اور مطمئن ہو آپ کی باتوں سے آپ بہت ت صحیح
جی جی ہاں چلیے ٹھیک ہے اب آپ کو یہ چیز تو پت ہی ہوگی میں آپ کو تھوڑی جنگلات کے بارے میں تھوڑی معلومات حاصل کرواتا ہوں آپ کو تو جیسے آپ کو پتا ہی ہے کہ جنگل زمین کا وہ قدرتی علاقہ ہوتا ہے جہاں بہت سے زیادہ درخت ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں پرندے اور دوسرے جاندار موجود ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے تو جنگل ایک مکمل ایک اکو سسٹم ہوتا ہے جہاں تمام جاندار اور گہن جگہ
ہاں جی بالکل بالکل ایسی چیزیں مل کے وہ جاندار جانوار
جی جی سب جیسے ہاں جی جنگل کے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ بہت اجزاء ہوتے ہیں بہت سارے حصے ہوتے ہیں ان کچھ جاندار بھی ہوتے ہیں ان کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہے جو زندہ نہیں ہے تو پہلے ہم جی چیزیں بھی ہوتی ہے تو پہلے ہم جاندار چیزوں کا تھوڑا متاثرہ ان کے بارے میں بات کریں گے جیسے ان میں کیا کیا آتا ہے تو پہلے ان میں جانداروں میں پہلے درخت بھی آتے ہیں ان میں پودے بھی آتے ہیں جی جی بتائیے بتائیے ضرور ضرور بتائیے بتائیے بتائیے جی جی جی ہاں ہاں جی جی
جیسے کہ جانداروں میں ہم کہہ سکتے ہیں پیڑ آتے ہیں پودے آتے ہیں درخت آتے ہیں جانور آتے ہیں پرندے آتے ہیں چرندے آتے ہیں ایسے ہی سانپ آ جاتے ہیں بچھو آ جاتے ہیں سانپ ہماری رینگنے والی جاتی میں پرجی میں آ جاتی ہے سانپ
جی جی ہاں ہاں آپ نے بہت ہی صحیح بولا کہ اپنی بہت ساری چیزیں جی موجود ہوتی ہے چلیے اب ہم جاتے ہیں کہ جو جاندار نہیں ہے جو بے جان چیزیں ہے جیسے ہم دیکھ لیتے ہیں جی چلیے اس میں اتنی چیزیں نہیں آتی تو پھر بھی ہم کو کچھ چیزوں کا ہم جو ہے مشورہ یہاں پر کریں گے پہلی ان میں مٹی آ جاتی ہے تو مٹی کے فوائد تو آپ کو پتا ہی ہے مٹی کے ہمیں لازوال فوائد ہمارے پاس موجود ہے ان میں ہم پیڑ اگا سکتے ہیں جی ان میں ہم بہت ساری
جیسے پیڑ پودے جان میںیر آ جاتے ہیں
تو ان اس کے بعد جی جی جی جی جی آپ بہت ہی عمدہ باتیں کر رہے ہیں تو مگر آپ کی صحت کمزور ہے آپ صحت پہ زیادہ غور کرے
تو ا نوازش ہے اور کرم ہے اوپر والے کا
جی جی پانی بھی اس کے بعد ایک بے جان چیز ہے جو ہمیں در جنگلات میں ملتی ہے ہوا ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں جنگلات میں ملتی ہے یا سورج کی روشنی جی
دار چیزوں کو اپنے اندر رکھ کے جان دے دیتے
جی جی جی جی جی بہت ہی عمدہ باتیں کر رہے ہیں آپ جی جی جی ہاں ہاں وہ ایسی پرجاتیا ہے جو پانی میں رہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ جی بہت ہی امدباد کر رہے ہیں آپ تو اسی سے ہم کیا ہوتا ہے کہ کہ سورج کی روشنی بھی کی جو کہ جو درختوں کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے بہت ہی زیادہ ان کے لیے جی جو ان کے تاکہ ان کے لیے وہ مطلب کھانا بنانے طریقہ ہے تو ان کے لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ بات بھی کہہ لوں کہ یہ درخت جو ہے ہوا سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ اپنے اندر لے کر یعنی یہ گلی چیز اپنے اندر لے کر وہاں سے ہمیں صاف ترین ہوا یعنی دیتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری اور بہت ہی زیادہ ایسی چیز ہے جو بہت ہی زیادہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے اور اس کے بنا ہماری زندگی مطلب کا زندگی کا مطلب مطلب ہمیں زندہ انسانوں کو زندہ رہنا جانوروں کا زندہ رہنا ناممکن ہے کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ کھانے کے بغیر تو ہم مطلب کچھ وقت تک زندہ رہ سکتے ہیں جی جی جی ہاں جی ارے وہ تو بہت ہی ہے وہ تو ہو رہا ہی رہ رہا ہو ہی رہا ہے
اس کے بارے میں بات کریں ایئر پولوشن ہو رہا ہے ہوا صاف نہیں ہوا گلیز ہو رہی ہے نوائز پولوشن ہو رہا ہے وہ
تو ہے ہی وہ تو چل ہی رہا ہے بہت ہی زیادہ بہت چیزیں ہو رہی ہے آج کل جی جی ارے بہت زیادہ نقصان دہ زندگی کو بہت ہی زیادہ مشکل بنا رہی ہے کیونکہ آج کل ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹے بچ بچوں میں بھی بہت سی ایسی لاازوال اور لا علاج بیماریاں پیدا ہو
پیدا ہو رہی ہے صحیح صحیح ایسے ہی ایک ایک فائدہ دینے والی چیز کے ساتھ ایک ایسی چیز بھی اٹھ کے آ جاتی ہے جو کی نقصان دہ بھی آتی ہے اور خاص کر انسان ہے یہ اس طرف توجہ نہیں دیتا ہے ایک
ج جی وہ اپنے پیروں پر خود کو لہاڑی مار دیتا ہے جی جی جی ہاں ہاں صحیح صحیح جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ جی
کہ ایک انگریزی میں کہاوت ہے ایکسیس آف ایوری تھنگ از
جی جی جی جی صحیح صحیح کہہ رہے ہیں آپ جی آج تو ہم کیا کہہ رہے تھے کہ آج وہ جنگلات کے ہم اس میں ہم باتیں کر رہے تھے جنگلات کے بارے میں تو ہم نے ایک بہت ہی ضروری معمولات حاصل کی تو اس میں ہم نے کیا کیا جی اب ہم آگے بھی یہ جو ہم ہم جو ہے علم حاصل کرتے رہیں گے جنگلات کے بارے میں بھی ہم آگے کرتے رہیں گے تو پھر آج کے لیے اتنا ہی تو جی جی زندگی رہی تو کریں گے جی تو پھر آج تو پھر آپ بھی اپنے اپنی صحت کا خیال رکھیے گا اوکے چلیے بیٹھیے پھر اللہ حافظ جی اللہ حافظ حفظ اللہ حافظ اللہ حافظظ اللہ حاظ بیٹھ بیٹ بیٹھ اللہ حاظ